السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں
اسلام بھائی جان سب کہریت بس تو آج ہم بھائی جا رہی ہے یہ عظمت اے سائنس علم و حکمت کے اوپر اور ایجادات اور شعور اے انسان کا اید کا تو بھائی جان میں آج ہم اپنی زبان کی فساعت اور پلاغت کے ساتھ ایک ایسے عظیم بے مثال اور ذہن کوسا موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جس نے نورے انسانی کو جلمات سے نک کال کر تلی ا تجلی کے اعلی مکان اور فائج کیا ہے علم و ادب کی اس محفل میں آپ کا تہے دل سے استقبال
جی جی بھائی جان ہاں جی آج ہماری کا محور ایک ایسا کتی کرنی آپکی موج ہوجاےگی کسی ایک قوم یا خطے تک موجود نہیں ہو انکی پوری کائنات چیز بقائے ترقی کا دامن ہو اور آگے ہماری تفلی کی گفتگو کا عنوان ہے پہ وگیان کم ہے تو مشاہدہ ایک ا ترقی اور وہ تھری ا پر اس کے لاجواب اثرات
جی بھائی جان تو جب ہم لفظ سائنس یا وگیان کا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چند مشینوں کمپیوٹر یا آ تجربہ گاہوں کا نام ہے مگر میرا ماننا ہے کہ سائنس محض ایک مظلوم نہیں ہے بلکہ یہ تو دراصل سوچ کا سلیقہ اور سچ کو دری دریافت کرنے کا ایک پاکیزہ سفر ہے جب انسان نے اپنی بال اپنی بار پتھروں اب ا پہلی بار پتھروں کو رگڑا آگ جلائی تھی وہ بھی انسان کی ابتدا تھی آج کا انسان مصنوعی ذہانت کے وفوقوں پر پہنچ چکا ہے اس طویل ارتقا پر آپ کے دانشمندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
بالکل بالکل یعنی حقیقت پسند اور بے سکتا تو آج کی یعنی اپنی پرانی مطلب بھائی جان ا دراصل ا در ا دراصل اے یعنے لبظ جو انکا کا کبھی اچھا بس نیٹ ڈالنا اور پڑھنا ہاں ہے نا سب ہوئے راجہ سوپردا ٹانا مشاہدہ کرنا اور پھر تجربے کی کسوٹی کو کس کر کسی حقیقت تک پہنچانا یہ سائنس کا اصل فلسفہ ہے سائنس نہیں سائنس کو جو ہے احساس اور جہالت کی تو میرے سے آزادی دلائی ہے مگر آج سائنس نہ ہوتی تو انسان کا بھی ابھیمان بیماریوں اور فدرتوں کی تھپیڑے میں سامنے بھی بس ہو جاتا لاچار ہو جاتا تو آیے اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے یعنی ٹائم پر ا اگلے کی فتح
جی جی جی اپ نے بالکل درست فرمایا اور ا ایک دور تھا جب لوگ ا آکاش کے بجلی کے کڑکنے کا یا وبا کے پھیلنے کو کسی گہری طاقت کا غزاب سنائی دے دے اور خوف میں جیتے تھے سائنس اس نے اس خوف کو شعور میں کیسے تبدیل کیا ہلو
جی بھائی جان یہی ہے کے جو یہ سائنس کا سبجیکٹ یہ اور پہلا احسان ہے انسانی فیدی پر اور انسان نے انسان کو سکھایا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے آ علم ہے تو کانوں کوئی بھی واقعہ بنا کسی وجہ کے نہیں پر ہم انسان نے بادلوں سے ٹکرانے سے بجلی پیدا ہونے ایک ٹائم کی سبب کو جانا تو ام اس خوف ختم ہو گیا اور اس نے ایسی بجلی تو کید ا کرکے کے اپنے گھروں کو روشن کر لیا تو سائنس نے انسان کو سوال کرنے کی جو ہے ضرورت دی اور یہی سوال اب جہانت کے قیلہ کو ا جو دانے کا وجہ بنا ہے ا قبت کی دنیا میں ا انکلاب
جی جی جی تو اگر ہم صحت اور علم کی طب کی بات کر نہ کریں تو یہ گفتگو ادھیری رہے گی یہ زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب معمولی بخار چیچک جیسی بیماریاں پوری کی پوری بستیاں کو سفا کر دیتی تھی ا جی اور صفائی یہ استھی سے مٹا دیتی تھی آج سائنس نے موت کے مو سے انسان کو کھینچ نکالا ہے
جی ہاں جی بالکل اپ نے شادی فرمایا پنچمی ٹیک بکتی کی دنیا میں جو معجزے دکھائے ہیں انسان اب رت میں ڈال دیتے ہیں گرامیوں کو انسان سے بچانے بے پردہ کر دیا ہے گلبوروس پاٹل کے یعنی ان کو بنایا ہے آج جسے محبول کر دینے والے امراض کے خلاف یہ سائنس نے ایسی ادیٹیات اور سبمٹ انسٹرکٹ تکنیکی رات کی یہ کہ انسان کی حیات محفوظ ہو گئی ہے ہ سائنس دراصل انسانی مدد کے لیے سیوا کا دوسرا نام بن چکی ہے یعنی کہ ا دیویوں کو سمٹنا اور نسل نسل ا ملک کے بارے میں کیا خیالات
جی جی اور پرانے زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا جو عجد کشف اور تکلیف دے ہوتا تھا آج انسان چند گھنٹوں میں سات سمندر پار تک پہنچ جاتا ہے دوریا ا کے اس سمٹ نے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں
تو مطلب یہی ہے کہ جو آ سائنس ا فاصلے کو انسان کا غلام بنا دیا ہے کہیے کی یہ اپ سے لے کر فلائی پرواز تک کا جو سفر ہے وہ انسان کی مستقبل میں پیار اور سائنس چیز کا نتیجہ ہے ریل گاڑی وائی گاٹ اور تیز رفتار کشتیاں انہوں نے دنیا کو ایک لوول ضلع میں تبدیل کر دیا ہے آج انسان صرف زمین پر بھی ا حکمرانی نہیں کر رہا بلکہ وہاں چاند اور مڈاس کو جیسے سیاروں پر اپنے جو قدم دمانے کی دستگی میں مشرے پہ عمل ہے کیا سائنس کی ہی طاقت ہے جس میں انسانوں کے پرو و پرواہ وہاں حدود عطا کی ہے
جی جی آ مواصلات کا تو پوچھے ہی مند ا کہاں وہ دور تھا جب خطوط اور دفتروں کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے تھے اور کہاں آج ا کہاں آج کا یہ زمانہ جو ہم جھا پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ اس کا دیدار بھی ممکن ہے
بالکل بالکل یعنی آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو یہ ا مطلب جسے پوری آدمیاں کو علم اور جو علم کے بارے میں اور سانوں کو ایک مٹھی میں بند کر لیا ہے انٹرنیٹ سٹیلائٹ اور اسمارٹ فون کی یہاں سے معلومات کیونکہ اسول اس قدر سہل اور تو سادہ بنا کے ہیں کہ آج ایک جو عام انسانی پوری دنیا کے علموں کا صحب اختیار ہے تمل ہو گجرات ہو یا ا چیلنج اور صبا اس ڈیجیٹل نظام کا ممنون یہ احسان ہے یعنی کہ پنچ کے آپ تمیری ایچ میں پرم توائی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہے؟
جی جی جی بھائی جان جہاں سائنس نے انسان کو اتنے لاجواب تحائف دیے ہیں وہی ایٹم بم آلودگی اور ہتھیاروں کی وہ لوگ جیسے ا اتراد بھی پیدا کیے ہیں کر دیے ہیں اس نازک موڑ پر سائنس کے ساتھ اخلاقی اقدار کا ہونا کتنا لازمی ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل واقعی بات کی ہے یا نہیں کیااری تلوار کی مانی جات اس بات کا مناصر کرتا ہے بھی استعمال کر نے والے ہاتھ کا مجاج کیسا ہے اگر وہ ہاتھ انسانی طور یعنی محبت سے محبوب ہے کرپ بائے گا ختم کرے گا بک مت کرے گا لیکن اگر وہ نفرت تو ہے سائنس تھا ہاں استعمال تباہی کے روپ میں بھی کر سکتا ہے ہونے کے ساتھ ساتھی ہے تو آج ہم نے باری بے ہوتی تو اس کے لیے آپ کا دھنیہ وادا
اللہ حافظ